السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام
کیسی ہے آپ
میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں جی میں بھی ٹھیک ہی ہوں
گھر پر سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے یہاں سب کیسے ہے امیجی کیسی ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے امی بھی ٹھیک ہی ہے آپ کے امی ابو ٹھیک ہے
جی سب ٹھیک ہے امی ابو ٹھیک ہے بس امی کی طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے
سب ٹھیک ہوگا اور کیا کر رہی ہو
بس میں اس طریح کر رہی تھی ہیلو
ٹھیک ٹھیک اب کیا کام ختم
نہیں ا پکا نہیں
اور کرھر پہ سب ٹھیک ا
جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے ہم تھوڑا ب آ یہ تھے کام کے ساتھ مصروف تھے ہم کام کے ساتھ مصروف تھی صبح سے
اچھا ٹھیک میں صبح سے سوچ رہی تھی کہ آپ کو فون کروں اور آپ سے بات کروں ہال چال پوچھوں کہ سب ٹھیک ہے کافی دن اس سے آپ نے
میرا بھی وہی ارادہ تھا لیکن مصروفیات ہے یہ انسان کو نہیں کرنے دیتا ہے کوئی اور کام اسی لیے اس کے ساتھ لگ گئے تھے آپ بتاؤ کیا کر رہے تھے آپ آج کا دن بھر
بس یہی گھر کا کام ابھی بس کھانا بنا رہی ہوں
ٹھیک کیا پکایا اب آپ نے آج
بس آج بینگن کی سبزی بنائی
اچھا آپ نے اس کو خالی بنایا کہ کچھ اور ساتھ میں ڈالا
نہیں گھر والوں نے کہا بینگن ڈالو اور ٹماٹر ان کو کھٹ اے بنگن پسند ہے نا
ٹھیک ٹھیک ٹھیک وہ تو اچھا ہے مجھے بھی ویسے بہت وقت سے کھانے کا من ہو رہا تھا لیکن بنانے کا وقت ہی نہیں ملا سب سے بنا یا نہیں اب اب اب اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے بنائے ہیں تو ہم آتے ہیں آپ کے یہاں
کوئی بات نہیں جب آپ کا من کرے آپ آ جاؤ آپ کے لیے بھی بنا دوں گی
چلو پھر صحیح ہے اب ہم دیکھیں گے کبھی جب ٹائم ملے گا تو ہم ملیں گے اس دن آپ میرے لیے بنا لینا
ٹھیک ہےھ
فیید صحیح ہے اور آپ بتائیے آپ کی بانجی ٹھیک ہے اب ان کی اب طبیعت ٹھیک رہتی ہے
بان جی ٹھیک ہے ہاں کل سے بخار ہے تو روئے جا رہی ہے بہت
فرق نہیں لگ رہی ہے
نہیں ڈاکٹر کو دکھوایا تھا اور
ہاں
اسسپتال لیا اور ڈاکاکٹر نے د ہی دوائی ت تو بولا خیال رکھو لیکن ابھی کچھ شھ سدھار نہیں آئی طبیعت میں
یہ ہو جاتا ہے ابھی یہ چھوٹی ہے نا ابھی اس کی بہت کم عمر ہے یہ ہو جاتا ہے ابھی یہ کچھ ہی مہینوں کے ہے تو یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے ابھی ان میں جو ہوتا ہے ابھی جیسا کہ آپ نے بولا ہے یہ ہو جائے گا ٹھیک
ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ کمزوری بہت ہے اس کو تو ابھی اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا
ہو جائے گا اس کا یہ ٹھیک بس آپ خیال رکھنا اس کا اور اس کو سردی سردی کا بہت خیال رکھنا اس کو بہت سارے کپڑے پہنا کے رکھنا یہ ابھی ہے نا کچھ ہی منتھس کی تو ابھی اس کو ہو جائے گا مسئلہ آ بس خیال رکھنا ہے اس کا وہی ہے نا اس کا مسئلہ یہ ابھی بہت چھوٹی ہے چلو یہ ہو جائے گی انشاء اللہ ٹھیک بس اس کا خیال رکھنا ہے اچھے سے ماں کی طبیعت کیسی رہتی ہے ان کی طبیعت اب ٹھیک ہے سدھار آیا ان کی طبیعت میں اب کچھ
ہاں ہاں سدھار تو تھوڑا بہت ہے بس یہی دوائی پہ گزارا
چلو اب ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا اب آپ ہی ہو وہاں خیال رکھنا پڑے گا
ہاں بہن کے بعد تو ہاں ہاں بہن کی جب جب سے شادی ہوئی تب سے میں ہی دھیان رکھ رہی ہوں کھانے پینے کا
چلو وہ تو اچھا ہے وہ تو اچھا ہے بس وہی آپ رکھ کھو خیال آپ کی خود کی طبیعت اب کیسی رہتی ہے اب آپ ٹھیک ہو
پہ دھیان ہی نہیں دیتی اتنی مصروفیات ہے کام میں کیا بتاؤں
نہیں ہو جاتا ہے میں سمجھ سکتی ہوں میں سمجھ سکتی ہوں بس ہو رہی ہے ٹھیک
تو پھر پوچھا تھا میں نے آپ کا
ہاں وہ گزرتے ہیں نا وہاں سے ہاں وہ گزرتے ہیں نا آپ کے راستے سے وہ گزرتے ہیں وہاں سے ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا پر زیادہ بات کرنے کا موقع ملا نہیں کر کب نا کل سے ملا نہیں ٹائم کیونکہ مصروف تھے وہ بھی اور میں بھی زیادہ وقت ملتا نہیں ہے
ہاں بول رہے تھے تھے کہ آپ کے امتحانات تھے تو آپ اسی میں مصروف تھی تو اس لیے آپ تو میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا آپ کو فون کرنا میں نے سوچا ابھی آپ پڑھائی میں مصروف ہو تو پڑھائی امتحانات کے بعد آپ کو کال کروں گی
ہاں بس امتحانات کچھ ہو گئے ختم بس ابھی اور کچھ باقی ہے ابھی پروجیکٹ کا کام ہے وہ کرنا ہے ابھی اسائنمنٹس بھی بہت سارے ہیں وہ کرنے ہے بس وہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا پھر ختم اس کے بعد دیکھ لیں گے ابھی نوکری کا ڈھونڈ رہے ہیں نوکری کا پتا نہیں ابھی بہت ساری جگہوں پہ میں نے ڈالا ہے اپنا کہ ہو جائے کہیں پر لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں بس یہی پریشانی ہے اسی پریشانی کے ساتھ ہوں کہ ابھی بس ہو جائے کہیں پہ نوکری کا کہیں کچھ ہونا چاہیے بس اس کا بہت ہے اس کی فکر بہت بہت ہے مجھے گھر والوں کو بھی بہت فکر مجھے بھی بہت فکر ہے ضرورت بھی بہت ساری کہ
ہ ہ ہاں پریشانی نہیں لو کچھ نہ کچھ ہو جائے گ
بس آپ دعا کرے کہ ہو جائے کہیں پر
ا ہو جائے گا آپ ٹینشن نہیں لو کیونکہ جتنا آپ پریشان رہو گے صحت بھی بگڑ جائے گی اور ساری چیزیں ایسی ہی رہ جائیں گی تو پریش پریشانی نہیں لو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جائےا کا نوکری مل جائے گی بس کھانے پینے کا دھیان رکھو
رکھ رہی ہوں بٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھار بھول جاتا ہے اپنا آپ بھی انسان کو ان مصروفیات میں بھول جاتی ہے چیزیں ج
ا اور عید منائی اچھے سے
ہاں عید اچھے سے منائی بس گھر پہ ہی ہمارا یہی رہتا ہے گھر پہ ہی کیونکہ ہماری گھر پہ اتنی مصروفیات ہوتی ہے کہ باہر نکلنے کا تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا جیسے ہم وہ بچپن م میں نکلتے تھے آپ کہاں وہ نک نکلتے ہیں باہر اب تو باہر جانا بالکل بھی اس کے لیے وقت نہیں ملتا ہے آپ بتائیے آپ نے کیسی گزاری
ب الحمد للہ اچھی اچ اچھی عید منائی ہم نے ہم لوگ گئے تھے شیر کے لیے ہاں ہاں نظر دی امی ابو کے یہاں نظر دی وہاں ان سے بھی مل لیے اور بانجی کے یہاں بھی گئے تو ان سے بھی مل لیے تو سارا ہے سارا ہوا شکر اللہ کا اچھے سے ہوا اچھے سے منائی عید بہت سارے پکوان بنے تھے
اچھی بات ہے آپ لوگ کے یہاں کیا ہے مشہور جو آپ پکاتے ہو جاب کے ہونا ہی ہونا چاہیے چاہیے
صبح تو پہلے شیر قورمہ ضروری ہونا چاہیے اور ہمارے یہاں تو دھ کہوا بنتا ہے تو اس کے بعد ہی ہم نماز کو جاتے ہیں
ہاں صحیح ہے ویسے ہمارے یہاں بھی ویسا ہی ہوتا ہے ایسی روایات ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے نماز سے پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں اس کے بعد عید گاہ کی طرف نماز کے لیے جاتے ہیں
ہاں ہم نے بھی یہی کیا بس میٹھا کھا لیے اور چل لیے یہاں عید گاہ کی طرح اور نماز وغیرہ وہاں ادا کی پھر گھر والوں نے بولا امی نے کہا کہ چلو دیدی کے یہاں جاتے ہیں تو خبر لیں گے اور وہی سے عید سلام بھی ہو جائے گی تو پھر ہم وہی گئے تھے دن وہی گزارا
چلو اچھا ہے یہ ہونا چاہیے انسان نکالنا چاہیے کبھی باہر کیونکہ ایسے انسان روز بھی گھر پہ ہوتا ہے پھر انسان عید بھی ایسے گزارے گا تو کیا ہی فائدہ ہے اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا دیدی کیسی تھی ان کا حال چال کیسا تھا ان کے یہاں سے
ج جی ٹھیک ہے ہاں ہاں سب ٹھیک ہے سب
ان کے شوہر وغیرہ سب ٹھیک ہے
شوہر بھی ٹھیک چھ تو اب آئیں گے ایک دو دن کے کے بعد بولا نظر دیں گے یہاں تو بس اب انہیں تیاریوں میں لگے ہیں کہ وہ کب آئیں گے اور انتظار بھی ہے تو اگر آپ ایسا کرتے کہ کہ آپ بھی آ جاتے ہیں امی کو لے کے کہ یہاں تو سب ملتے ایک ساتھ
ہاں ہاں میں سوچ رہی تھی آپ کے فون کرنے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے یہاں چکر لگا دوں اب دیکھوں گی کروں گی گھر پہ بات کیا لگے گا ان کو بھی مناسب اسی حساب سے میں آپ کو بتا بتا دوں گی کیا آنا ہوگا ممکن کہ نہیں
بس ممکن کر دینا اور امی کو ساتھ لانا
ہاں جی میں کروں گی پوری کوشش کروں گی میں آنے کی کیونکہ بہت وقت سے ہم ملے نہیں ہیں ہمارا بہت وقت سے ایسے ملنا ہوا نہیں ہے ملنا ضروری ہے اتنے طویل وقت کے بعد
ہاں ضروری
اور باقی سب ٹھیک ہے نا
ہاں سب ٹھیک ہے بس میرا کھانا ابھی تیار ہونے والا ہے تو ان کو پروس دوں
چلو صحیح ہے بس ہمارا بھی کھانے کا وقت ہی ہو رہا ہے چلو آپ بھی ان کو کھانا پروس ہو تو اس کے بعد ہم بھی کھانے کی تیاری میں لگیں گے
چلو
وغیرہ کریں گی تو ان کو دے دیں گے چلو صحیح ہے ہوگی ہماری بات ان شاء اللہ بہت
انشاء اللہ انشاء اللہ